سلام
وعلیکم السلام دیکھیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاسٹ فوڈ اور گھر کے کھانے کا دیکے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں اس ٹاپک پر
نے آج گفت کو کرنے کے لیے بہت اچھا ایک ٹاپک چنا ہے یہ باقی
جی جی جی جیسے جیسے کہ آپ کو پتہ یہ دیکھیے کہ باہر کے کھانا کھانا بھگ لیے بہت زیادہ ہائجینک ہوتا ہے کیکہ باہر کے کھانے کا تمیز سے نہیں بنتا ہے باہر کے کھانے کو بڑا ویسے بنایا جاتا ہے اور جہاں پر وہ بن تا ہے بہت جگہ ہمارے ہمیں دکھ بھی نہیں کہاں پر بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فاسٹ فوڈ موموز کو جو پہلے آٹا ہے پیلیے وائرل ہوتی ہے اسے مدے کو پیروں سے ملا جاتا ہے دیکھیے جو صحیح نہیں ہے ہماراری صحت کے لیے اس لیے ہم وہی میدا لا کے گھر میں گوند کے اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے موموز تو بہت زیادہ صحی ہوگا ہماری صحت کے لیے
جی جی بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت صحی فرما رہے ہیں آپ
جی جی الحمد للہ الحمدلہ صحیح ب کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ آ جتنا ہو سکے فاسٹ فوڈ کو اگنور کریں اور گھر کے کھانے کو ایکسپٹ کریں اپنی لائف میں
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جتنا ہو سکے گگا کانا ہی کھانا چاہیے بھاگا کھانا کب کم ہی کر دینا چاہیے
گھر کے کھانے کو ہی کھانا چاہیے دیکھیے گھر کے کھانے میں کیا ہوتا ہے ممی اپنے ہاتھوں پیروں سے بناتی ہیں کھانا مطلب سوری ہاتھوں سے بناتی ہیں ب
جی جی
تو اس کھانے میں جو سواد ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں گھر کا کھانا بہت اچھا اور تازہ ہوتا ہے اور بڑھیا کھانے میں سواد بھی بےحد اچھا ہوتا ہے اور ہیلدی بھی تو بہت زیادہ ہوتا تا ہے
بہت سواد ہوتا ہے جی بہت سواد ہوتا ہے جی دیکھیے باہر کا کھانا نہیں کانا چاہیے کی کہ باہر کے کھانے کو جیساوتی کو ٹکی والے جو ہوتے ہیں وہ جو پانی کے پتاس ہیں وہ ہاتھ سے ڈال کے پانی کو نکال کے دیتے ہیں ڈبو گ کے ان کے ہاتھوں کی جو گندگی ہے اس کے اس کے سات ساتھ ہمیں وہ کٹانو بھی کھانے پڑ جاتے ہیں اندر پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں تو بہت لگتا ہے کہ وہ ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن وہ ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے یہ نہیں سمجھ پاتے ہم
جی جی آپ نے ریلس میں دیکھی ہوں کہ تھا ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے
جی جی بالکل دیکھا تھا جی ابھی جیسے کہ دیکے اتنا انہائجینک طریقے سے بنتا ہے کہ اب ہم نے دیکھا تھا ایک موٹے اکل تھے وہ اپنے پیٹ پہ پوڑی بیل رہے تھے
والا جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت انہائجین کھانا ہے باہر کا جتنا ہو سکے آپ نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے
جی جی الحمدھریلہ نہیں کھااہیے باہر کا کانا کہ بھاری کانے میں ایک بار بتاؤں کہ باہر کھانا بہت زیادہ گند طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اگر اچھے طریقے سے ہی بنایا جاتا ہے تو وہ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں اچھا بن رہا ہے کہاں بےیکار ہے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اسی بات پہ ہم ہمیں جبھی بھی کھانے کا من کرتا ہے باہر کا تو ہم باہر والا کھانا جو ہمیں کھانا ہوتا ہے وہ ہم گھر پہ بنا کے کھا لیتے ہیں
الحمد للہ الحمد للہ آپ کی باتیں بہت سچائی دیکھیےیے کہ آپ کو بتائیے کہ نا گھر کا کھ گھر کا کھانا ہی کھانا چاہیے کہ گھر پہ کھانا جو ہے بہت اچھے سے بنتا ہے ہماری ہماری جو امی ہیں وہ بہت اچھے سے کھانے کو بنا کر دیتی ہیں ہمیں
بڑ پؤ
ہماری امی جو ہے وہ بہت اچھے سے کھانا بنا کے دیتی ہیں ہمیں
بالکل بالکل امی کے ہاتھ کھانا تو آپ کہیں مل ہی نہیں سکتا آپ کو گھر کے علاوہ
جی جی جی جی جی کئی بار گھر پہ بھی نہیں ملتا امی کے ہاتھ کا کھانا لیکن امی کے ہاتھ کے کھانے میں جو وہ ہوتا ہے سواد وہ کہیں نہیں آتا ہے کیونکہ دیکھین بہت صاف بای میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ گھر کے کانے میں اور بھی اچھا یہ دیکھیے اور پیھے ہوئے مسالوں کو بالکل یوز نہیں کر کرنا چاہیے اپنے کڑے مسالے خود لائیں انہیں سل بٹے سے خود پیس کر اس مسالے کا یوز کریں
بالکل بالکل آپ صح فرماے ہیں جتنا ہو سکے گھر کا کھانا ہی کھا چاہیے باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے جتنا تنا ہو سک آپ کو مسالے بھی اگر آپ گھر پہ بنائیں گے تو بہت اچھا آپشن ہے آپ
جی جی کیونکہ دھیے میں آپ کو بتاؤں کہ باہر کھانے کیوں نہیں کھانا چاہیے کیوںک دیکھیے آپ کو بتاائے باہر ہم پکوڑی لینے جاتے ہیں یا پھر موموز جو تلتے ہیں فرائی والے اس کو وہ اس تیل کو وہ پورے دن اس سے تلتے رہتے ہیں تلتے رہتے ہیں تلتے رہتے ہیں تیز کے اندر بہت سارا کٹانو جم جاتے ہیں پھر بھی ہم موموز کو اسے تلتے رہتے ہیں تیل کو انتیس سو روپے دو سو کلو
جی جی آپ بال کو صحیح فرما رہا ہے پورا جی آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ کئی دنوں تک وہی تیل استعمال کرتے رہتے ہیں ایک دن دو دن
جی جی کئی دفع آ تیل کا یوز ہوتا ہے
جی جی وہی نا ہمیں پتا نہیں کیونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اب جو دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے
جی جی جی ک دنوں تک
جی جی بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ اس لیے ہم تھوڑا باہر کا کھانا جو ہے وہ کم ہی کھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم گھر بنا کے خود ہی کھا لیتے ہیں
بالکل تو صحیح بنایا آپ نے باہر کا کھانا جو بالکل کم کھانا چاہیے اور گھر کاھ کھانا زیادہ کھانا چاہیے دیکھیے کیونکہ دیکھیے گھر کے کھانے میں جو پروٹین اور جو کیلریز ہوتی ہیں وہ ہمیں باہر کے کھانے میں نہیں ملتی تی ہیں اس سواد کے چکر میں وہ لوگ کہیں کیمیکل ڈال ڈال دیتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے لیے فلیورس ڈال دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے فلیورس ڈال دیتے ہیں جی
جی جی ملاوٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو پہچان ہے نہیں ملاوٹ کی ہے ویسے جتنا وہی بات ہے پھر جتنا ہو سکے آپ کو بچنا ہی چاہیے باہر کے کھانے سے
جی جی اور خاص طور پہ فاسٹ فڈ تو دیکے وہ جو رول ہوتے ہیں جو سویابین ہوتی ہے دیکھی میں بتاؤں کبی
جی جی
بھی ہوتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ٹرانسفارمر کے پاس بکتے ہیں وہ آگے جا کر تو جی ان کے وہ جو سموسے جہاں پہ پہ وہ بنتے ہیں جو ل لیبر ہے وہ ہمارے دوست کا گھر کے گلی میں ہے جی جی تو ایک لڑک ہے وہ ہمارا دوست اس کا نام پرتھم خان ہے تو اس کی گلی میں وہ بنتے ہیں تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک بار ایک چھوٹا بچہ کو کی ممی بنا رہی تھی یہی والے سموسے آٹا بھر کر کے ان کو پیسے ملتے ت ہیں وہ بنانے کے سامان جو ہے وہ دیتے ہیں دکان ھیلے والے اور انہیں بیلنے کے پیسے ملتے ہیں ایک سموسے کے تو انہوں نے ان کا بچہ آیا ان کا بچہ ان کا بچہ اپنا پیٹ صاف کر آیا اس نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور ان میں ممی کے پاس آ کے وہ اسے چھونے لگ گیا اور سموسے بنانے لگ گیا
ا ہوو چھی
جی جی ایک اتنی اتنی گندگی ہوتی ہے دیکھیے اتنا ان ہائجین طریقے سے ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بھارت کے کھانے کو فاسٹ فوڈ کو بالکل جتنا ہو سکے نہ کھائیں اور گھر کا کھانا کھائےیں ا اپنی ممی سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا ملیں اور سموسے بنا کر دیں آپ کو
اپنے ہاتھوں سے آٹا ملنا بہتر ہے کہ دوسرے کے پیروں کا کھانے سے بہتر ہے نا گھر تویا پٹات گون لے
پانہ گگ الحمد للہ بالکل سچائی ہے آپ کی باتوں میں بالکل سچائی ہے دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں دھیان رنا چاہیے کہ گھر کا کھانا گھر کا کھانا کھائائے
جی ما کھانا بے حد ہی سوادشٹ اور اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے بھی
بےحد سوادش ہوتی ہے کیونکہ دیکے آ کو دھا ہوا کہ گھر میں ہمارے یہاں چاول آتے ہیں یا پھر گیہوں آتی ہے یا پھر عڑد کی دال آتی ہے اس میں جو گھن ہوتے ہیں وہ ممی دھوپ میںہ بیٹھ کر نکال دیتی ہیں اور جو سبزی ہے اسے دھو کر بناتی ہے لیکن باہر کے کھانے میں جو ہے سبزی کو نہیں دھویا جاتا اور وہ گھن بھن سب ساتھ میں بن جاتے ہیں چاولوں کو پانچ پانچ کیونکہ ان کے پا پانچ پانچ کل چاول بنے ہوتے ہیں انہیں
جی جی سبزی جو ہوتی ہے مکس سبزی اس میں آلو دیکھ ہوںے آ نے وہ بنا چھیلے ڈال دیتے ہیں
بنا چھیلے آلو ڈال دیتے ہیں میں کہوں تو جہاں سے وہ لاتے ہیں بورا ویسے ہی ڈال دیتے ہیں
بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے
جی جی اور آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا دیکھیے کہ وہ باہار کے جو ریسٹورینٹ والے ہوتے ہیں وہ ایسا تو ہے نہیں کہ دس کلو گیارہ کلو چاولوں کو چھان کر دیکھیں گے چھت پر بیٹھ کر پلیٹوں میں تو دیکھیے اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان سب کو کٹھا بنا دی ہیں جس کے ساتھ ساتھ گھن بھی ہمیں کھانے پڑ جاتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا سب کو بس فری میں کھلائی جائیں آپ
جی جی محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا سب چاہتے ہیں کہ بس ہم خالی بیٹھے اور ہمیں فون میں پیسے مل جائیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جسے کہ آپ کو بت ہی تھاے کہ کھانے کو جتنا ہو سکے اتتا باہر کا کھانا نہ کھا کر گھر کا کھانا کھانا چاہیے بھار کے فاسٹ فوڈ سے بچنا چاہیے کیونکہ بارت کے فاسٹ فوڈ والے جو ہیں وہ جو سوس ہے وہ بڑی ایکسپائر سوس کو یوز کرتے ہیں دیکھیے جتنی ہو سکے ایکسپائر سو کیونکہ تتنی روپ کی بتیں ہوتی ہیں جو وہ یوزتے ہیں ایکسپائر جومپنی کی ہوتی وہ لو خرید
جی جی بالکل بالکل جو ایکسپائر ہونے والی ہوتی ہیں ایک یا ایک ہفتے میں یا ایک دو دن میں وہ وہی لے لیتے ہیں اور پھر وہی یوز کر کے ہمیں کھلا دیتے ہیں ہم پتا بھی نہیں چلتا کچھ
الحمد للہ آپ کی بات میں بتچ چاہیے باللح فمایاپ نے
جی بالکل جبک ہم گھر پہ کوئی چیز اگر استعمال کریں گے وہ ایکسپائر ہو والی ہو تو مے پہلے پھینک دیں گے کہ بھائی وہ ایک پائر ہونے والی ہے کسی کوچھ پروابلم نہ ہو جائے اور جب کہ ہم باہر سے وہی چیز کھاے ہیں گھر میں لا کے
جی جی دیکھیے باہر کا کھانا جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں اینڈ آپ گھر کا کھانا کھائیں کیونکہ گھر کے کھانے میں دیکھیے ماں کے ہاتھ کا جادو جو آپ نے ایک لائن سنی ہوگی یہ تو میں اس لائن کو بدلوں گا امی کے ہاتھ کا جادو کر دوں گا تو امی کے ہاتھ کا جادو اپنی امی سے کھانا بنوائےیں تینوں ٹائم اور وہ بناتی ہیں بالکل صاف صفائی کے ساتھ سب جگہ دھو کر کتنے اچھے سے بناتی ہیں ا بھی کھانا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں امی کھانا بہت صفائی سے بناتی ہیں
اللہ کا نام لیتے لیتے ممی کھانا بناتی ہیں بہت اچھے سے اور پیار سے کھلاتی ہیں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا توڑ کے کھلاتی ہیں تھھییک کہ کوئی اتنے اچھے سے کھانا کبھی ہم نے ریسٹورینٹ والوں کو کبھیپ نے دیکھا ہوا کبھی ہاتھ سے نہیں کھلایا ہوا انہوں نے اور وہ لوگ انہائجین طریقے سے بھی بناتے ہیں
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ باہر کا کھا جو مطب وہ بےحد ہی گندگی میں بنایا جاتا ہے بنایا جاتا بھی ہے یا نہیں ہمیں پت نہیں ہے کچھ لیکن وہ ب ہے بہت بار سننا ہے کہ وہ باہر کا کانا بہت گندگی میں منایا جاتا ہے
جی جی جی بنایا جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی ٹرسٹ بھی تو نہیں ہے نا دیکھیے کوئی اگر ریسٹورینٹ ہے ہم زومیٹو سے آرڈر کر دیتے ہیں تو رس ہفتے میں زومیٹو والا لا رہا ہے آرڈر کو
کہیں وہ گرا رہا ہے کہیں وہ کچھ کر رہا ہے ہمیں کیا پتا
جی دیکھیے ہم تو ہر بار ہر ایک کام کرنے پ ہر ایک ایکٹیویٹی جو کھانے کھانا بناتے سمے ہوتی ہے اس میں ہاتھ دھوتے ہیں صاف صفائی رکھتے ہیں ایک کپڑا رکھ لیتے ہیں جو ہر جگہ کو صاف رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ اتنا دھیان نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت آرڈر ہوتے ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وہ ہینڈ واش بھی نہیں کرتے ہیں
تا ہے جو کہ بہت گندا کپڑا ہوتا ہے اسی سے کاؤنٹر صاف کرتے رہتے ہیں بار بار ہر بار ایک کام کریں گے کاؤنٹر صاف ایسے ہی ہر کپڑے سے کر دیتے ہیں جبکہ وہ کپڑا خود سفید کپڑا بلیک ہو چکا ہوتا ہے جی
بالکل اس پہ سبزیوں کے داغ لگے ہوئے ہوتے
اس پہ سبزی کے نشان ہوتے ہیں جی اس پہ تیل ہوتا ہے تیل گندا تیل چپکا ہوا ہوتا ہے جی بٹ چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا الحمدللہ اس ٹاپک پھر کبھی بات کریں گے اللہ
اوکے خدا حافظ